ہیلو السلام علیکم ہا جی
وعلیکم السلام بھائی جان کیسے ہیں
اچھے ہے آپ کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بیٹھی ہوں ابھی کھانا یہ سب کھا کے آپ کیا کر رہے ہیں
میں تو ابھی پڑھائی کر کے اٹھا تھا
اچھا
ہمم ہمم موسم کافی اچھا تھا ت پڑھائی تو اچھی چل رہی ہے لیکن موسم کافی اچھا تھا تو میں باہر واک پہ آ گیا تھا
اچھا کیا بارش ہو رہی ہے وہاں
ہاں بارش ہو رہی ہے لیکن ابھی تو بارش نہیں ہو رہی ابھی تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے
ا تو اب تو گرمی لگتا نہیں ہوگا نا
ہوں ابھی کا موسم مجھے سب سے اچھا لگتا ہے جو یہ بارش جو یہ گرمی سے لے کے ٹھنڈ کے بیچ کا جو موسم ہے تھا ہے نا بارش کا موسم پچیس گھ کا موسم سب سے اچھا لگتا ہے
ہاں یہ موسم بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ اس موسم میں کیا ہے نا کہ نہ گرمی لگتا ہے نہ ٹھنڈی لگتی ہے تو یہ موسم بہت ہی اچھا لگتا ہے ہم لوگ کو
اور اوپر سے ہوا چلتی ٹھنڈی ٹھنڈی اور ایسا موسم رہتا ہے جہاں پر ن بہت کپڑا پہن کے رہنا پڑتا ہے نہیں کم کپڑے میں رہنا پڑتا ہے بہت اچھا موسم ل
ہاں صحی بات ہے صحیح بولے آپ بالکل
یہ موسم میں مطلب بہت سارے لوگ کو فائدہ بھی ہوتا ہے کسانوں کو کتنے سارے لوگ کو فائدہ ہوتا ہے ایک نقصان بھی ہو رہتا ہے جب زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو
ہاں لیکن بارش بہت اچھا لگتا ہے بارش میں بچپن میں ہم لوگ تو مطلب کتنا بھیگتے تھے کھیلتے تھے انجوائے کرتے تھے
وہی بات ہے نا بچپن کی یادیں تازہ ہو جاتی ہے بارش سے
اور سب سے پہلے جو بارش بند مطلب ہوتی ہے تو وہ جو مٹی میں جاتی ہے مٹی سے کتنی اچھی خوشبو آتی ہے وہ تو بہت ہی اچھا لگتا ہے
مٹی کی جو خوشبو رہتی ہے باپرے بہت ہی اچھی لگتی ہے
ہاں صحی بات
ایسا من کرتا ہے کہ مٹی کو جا کے کھا جاؤ
لیکن بارش گاؤں شہر کے لیے ٹھیک نہیں رہتا شہر میں کیا ہے کہ فلیٹ میں رہو ت کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے نہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اتنی بارش ہونے کے بعد بھی موسم یہاں ایسا کچھ ٹھنڈا جیسا نہیں ہے
ہوں ہ وہی بات ہے ہر چیز کا فائدہ نقصان بھی ہے جیسے گاؤں میں بھی بارش جیسے ہوتی ہے ہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے پھول کھل جاتے ہیں پیڑ پودے اچھے لگتے ہیں کھیلے کھیلے سے لیکن کیچڑ پڑ کتنا ہو جاتا ہے اورھروپ
ہاں کیچڑ سے تو ہاں سحی برسات پہ کیڑے کتنے آتے ہیں جو گھر لائٹ میں آنے لگتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں ان کیڑوں سے جی بالکل بالکل کل
ہ اس ٹائم کے بعد سے برسات پھر اچھی نہیں لگنے لگ جاتی ہے
ہاں صحیح بات ہے صحیح بولے آپ اور کپڑے سکھانا بھی تو کتنا مشکل ہو جاتا ہے خاص کر کے جس کے بچے رہتے ہیں ان لوگ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے پھر اس ٹائم
ہوں کپڑے سکھانا ہو گیا پھر گیہوں گیہوں جو لوگ کیا نام ہے بازار کا آٹا نہیں کاتے بہت سارے لوگ کو نہیں پسند آتا تو وہ لوگ گیہوں لے کے آتے ہیں تو وہ دھو کے سکھاتے ہیں ہائجین مینٹین کرنے کے لیے لیکن بارش اتنی ہوتی ہے کہ کیا کریں پھر ہلکی سی بھی دھوپ نکل جاتی ہے تو آشا آ جاتی ہے ان کی آنکھوں میں
ہاں تو اس کے لیے یہی ہوتا ہے نا کہ ج پہلے سے تیاری کر لو برسات آنے سے پہلے تیاری کر لو گیہوں س کھا لو دھو لو اس کو رکھ لو پیس پسوا بھی لو جا کر کے تو یہ سب اچھا رہتا ہے پہلے سے تیاری کر کے رکھنے پہ اچھا رہتا ہے
وہ بھی ہے یہ بھی ہے ہوں بارش آتا ہے تو بہت ساری اچھی بھی چیزیں رہتی ہے بری بھی چیزیں رہتی ہے
ہاں بارش ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ممبئی کا حال کیا ہو گیا ہے بارش میں
ہاں نیوز تو دیکھا ہی ہے میں نے وہاں تو مطلب پانی بھر گیا ہے
ہ زیادہ بارش بھی نقصان ہوتا ہے
میں نے ایک جگہ کا نیوز بھی دیکھا تھا بارش کے آنے کے کارن پورا پانی بھر گیا جس سے مطلب پورا مطلب وہ پورا روڈ جام ہو گیا
ہاں وہ تو سب جگہ ہوتا ہے کیا ہے نا کہ پانی ن نکالنے نکالنے کے لیے جگہ اتنا یہ سے نہیں بنایا گیا ہے تو وہی پرابلم پھر جاتا ہے پھر سڑکوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے گڈھے رہ ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ رہتا ہے
یاد ہے ہم لوگ پچھلی بار جب میلا گئے تھے تو پانی پورا بھرا ہوا تھا
ہاں صحیح بولے پھر وہ مزہ نہیں آیا تھا نا میلا گھومنے کا
ہ جا ہی نہیں پائے تھے پورا پانی بھر رہا تھا میلے میں
ہاں وہی بات ہے نا
ہوں
پھر یہ سب موسم میں باہر نکلنے کا بھی من نہیں کرتا گھر میں رہو چائے پکوڑے بنا کے کاؤ شام میں مزے سے بارش کو گیل رہی میں بیٹھ کے دیکھو انجوائے کرو اچھا لگتا ہے یہ سب
ہوں لیکن بارش کی آواز سے کیا سکون ملتا ہے بارش کی وہ آواز وہ ہوا بہت اچھا
مجھے تو ہاں مجھے تو صبح سونے میں بھی بہت مزہ آتا ہے بارش
یہ یہ یہ چیزیں تو میں بھی ریلیٹ کر سکتا ہوں
ہ بہت ہی اچھا لگتا ہے اس ٹائم بارہ بجے ایک بجے تک نیند ہی نہیں کھلتی ہے پر اٹھنا پڑتا ہے کیا کرے
ایسا لگتا ہے کہ کوئی اٹھا ہی نہا ہم لوگ کو ہوں
کم کمبل اوڑ کے سونے میں بہت مزہ آتا ہے
ہ ایسے سونا تو میری فیوریٹ ہابی ہو جاتی ہے جبک یہ کوئی ہابی نہیں ہے ہاں رہتا ہے لیکن بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا چار گھنٹے سو پانچ گھنٹے سو مجھے نہیں لگتا کہ چار پانچ گھنٹے سونے کے بعد ایک انسان دن بھر خوش رہے
صحیح بات ہے صحیح بولے آپ
ہوں
نہیں آٹھ گھنٹے کی نیند لینے کے بعد جو فریش فیل ہوتا ہے نا بہت اچھا لگتا ہے س سکون ملتا ہے اس میں سب چیز میں من لگتا ہے سکون ملتا ہے ان سب چیزوں سے
ہاں اور کیا انسان کم چڑچڑا رہتا ہے دن بھر خوش رہتا ہے اب چار گھنٹے اٹھ کے اس کا دماغ ہی نہیں چلتا دن بھر ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ چڑیاتا ہے
ہاں صحیح کیونکہ مائنڈ فریش ہونا ضروری ہے نا
ہمم
مائنڈ تو اور نیند لینے پہ ہی وہ دماغ دل سکون ملتا ہے اس میں
ہاں میں نے یہ پڑھا بھی تھا کہ ا صحیح ٹائم پہ مطلب صحیح ٹائم پہ کیا صحیح سمے تک سونے کے لیے جیسے کہ سات آٹھ گھنٹہ سونے کے بعد دماغ مطلب اپنے نائنٹی پرسینٹ ایفیشنسی کے ساتھ کام کرتا ہے
ہاں اور جیسے دس بجے سو گئے اور اٹھ گئے چھ بجے کتنا اچھا ٹائم ہے کتنا اچھا دن بھر پورا اچھا آج کل کے شہر میں دیکھ رہے ہیں کتنا بارہ بجے گیارہ بجے سب لوگ اٹھتے ہیں پورا دن خراب جاتا ہوتا ہے پورا کچھ کام نہیں ہوتا ہے شام ہو جاتا پتا ہی نہیں چلتا کب
وہی تو اب سب کی لائف اسٹائل بھی وہی خراب ہو گئی نا آج کل جیسے کہ مطلب گورنمنٹ کا گورنمنٹ آفس کے بارے میں پتا نہیں لیکن پرائیویٹ وغیرہ میں آفس آفس وغیرہ میں کمپنی وغیرہ وہ لوگ تو دس بجے سے ہی کام شروع کرتی ہے اپنا آفس ٹائمنگ رکھتی کھولتے آفس صبح پہلے ہوتا تھا نا صبح صبح سات آٹھ بجے آفس کھل جاتا تھا اب تو دس سے گیارہ بجے کھلتا ہے آفس اور چھ سات بجے تک بند ہوتا ہے کیوں کیونکہ سب کا لائف اسٹائل ہی ویسا ہو گیا
ہاں گاؤں میں دیکھ مطلب پہلے جب گاؤں میں کتنے جلدی سو جاتے تھے آٹھ بجے نو بجے سو جاتے تھے اور صبح اٹھ کر کے پھر نماز پڑھنا سب کچھ ہو جاتا تھا کتنا اچھا لگتا تھا اس ٹائم کا چڑیوں کی چہت سنائی دیتی تھی اب کہاں کچھ دیکھنے کو ملتا ہے سننے کو ملتا ہے
وہی بات ہے نا کہ ایک دن ایک آدھ دن صبح جلدی اٹھنے کے بعد مزہ آتا ہے لیکن یہی ہے کہ وہ روز صبح اٹھ کے اٹھا نہیں جاتا کیونکہ کیا کریں اب آپ اپنے پورے گھر میں جب پورا گھر آپ کا بارہ ایک بجے سوئے گا تو آپ کیسے جلدی سوچ سکتی ہو آدت
صحی بتائےیں صحی بات بولے آپ بالکل صحیح بولیں
جب بات رہے کہ پورے شہر کی پورا شہر ہی بارہ ایک بجے تک جا کر رہے گا تو آپ کیسے سو جاؤ گی جلدی
صحی بات ہے ادھر میں جہاں رہتی ہوں ادھر تو بارہ ایک بجے تک تو کوکر میں سیتی ہی لیتا ہے مطلب لوگ سوتے ہی نہیں بارہ ایک بجے تک
ہاں وہی تو
میں تو ٹرائی کرتی ہوں سونے کا میں جلدی سو جاؤں اور پھر صبح جلدی اٹھ جاؤں
وہی بات ہے صحیح ٹائم پہ سونا اور اٹھنا آنا چاہیے انسان کو نہیں تو مطلب جیسے کہ ابھی ہم لوگ کا لائف اسٹائل ہو گیا پھر آگے آتے آتے پھر کچھ ٹائم ایسا بھی ہو سکتا کچھ ٹائم بعد کہ لوگ دن بھر سوئے رات کو بس کام کریں
مجھے تو لگتا ہے یہ ابھی ایسا ہونے بھی لگا ہے بہت سارے لوگ ایسا کر بھی رہے ہیں
کرتے ہی ہے
دن میں ہاں دن میں سوتے ہیں اور رات میں دو بجے تین بجے تک جگے ہوئے رہتے ہیں
ہوں
یہ سب عادت لیکن اچ اچھا نہیں ہوتا ہے چڑچڑا پنانے لگتا ہے دھیرے دھیرے کچھ بھی اچا اچھا نہیں لگے گا پھر
اور میں نے جہاں تک پڑھا ہے اس کے بارے میں جو لوگ کم سوتے ہیں ان کی لائف کم ہو جاتی ہے
جی صحیح بولے آپ
اور جو مطلب رات کے دن میں ہوتے ان کی بھی ان کے ساتھ بھی سیم ہوتا ہے ان کی بھی لائف کم ہوتی ہے چاہے آپ سات گھنٹہ آٹھ گھنٹہ ہی کیوں نہ سو دن میں
صحی بولے
کیک رات میں پورا اندھیا ہو جاتا ہر کہ لیکن ہم لوگ اپنے گھر کی روشنی چالو کر کے بیٹھے رہتے ہیں موبائل چلا رہے ہوتے ہیں نیندی نہیں آتی
ہاں ہاں صحیح بات ہے صحیح بولے آپ
یہی بات ہے نا خیر اب تو میں ٹرائی کروں گا کہ سحی ٹائم پہ سوحی ائم پہ اٹھو
ہاں بالکل اچھا اچھا ہوتا ہے یہ سب عادت
ہ ہ چلیے ٹھیک ہے رکھتے ہیں پھر کال
ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ